سلام علیکم بھائی جان
وعلیکم سلام بولیے کیا حال چال
ٹھیک ہے اپنا بتائیے
ہاں میرا بھی ٹھیک ہے
آپ کا بڑے دنوں بعد یاد آیا ہے تو آج ہمیں کال کرنے کا من کیا ہے تو کیے ہیں
ہاں بائی جان ہم ہمیں بھی آپ کی یاد آ رہی تھی جی ہم بھی سوچ رہے تھے بات کرنے ابھی تو بھائی جان ہم گاؤں میں ہیں
ا آپ کیاھی یہ بک ہے
ابھی ہماری امی ابو بھی ابھی گاؤں میں ہی ہے بھائی جان ہمارے پاس
ہاں اور وہولو ٹھیک ہے
جی بھائی جانب بالکل ٹھیک ہے ا بھی جان کی تھوڑی طبیعت خراب تھی وہ تھوڑا گرمی کافی نہیں ہے اسی کن تھوڑی طبیعت خراب اب ٹھیک ہے بھائی جان دوا دی اچھے اب ٹھیک ہے آپ کی امی ج نا بو جان لوگ ٹھیک ہے
ب ٹھیک ہے اور آپ کیسے ہیں
ہاں بھائی جان ہم بھی ٹھیک ہے آپ کیا کر رہے ہو بھائی جان
نہیں کچھ بیٹھے تھے تو سوچے آپ کو یاد کر لیتے ہیں تھوڑا
ہاں بھائی جین سنے ہیں کہ آپ کی ایک پریھا چل رہی ہے تو کیسے جا رہی ہے
پریچا تو سب اچھا گیا ہے سب میں میں سارے کوشچن کو اٹمپٹ کر کے آیا ہوں
آپ کا سب سے سب سے پسندیدہ وشے کون سی ہے بھائی جان
میرا سب سے پسندیدہ جصہ ہے میں دو ہے جو بیت گیا ہے ایک ہے سی پروگرام کا اور ایک ہے ویب سائٹ بنانے کا
جی
اور سب سے خراب جو جو پسند نہیں اور وہ ہے میتھ
اچھا گنیت پسند نہیں ہے
نہیں
کیوں کچھ پتا ہے کیا اس میں
یہ گلت جو ہے نا ہم لوگ کا بہت زیادہ ہارڈ ہے
ا کٹھن ہے نا
جیسے اس میں پوچھا جاتا ہے آئی آئی ٹی کے انٹرنس میں جیسے یہ ایڈوانس دیتے ہیں ہم لوگ تو مانیے تو اس میں کا جو سکسٹی پرسینٹ ٹائپ کوشن ہوتا ہے سو اس میں میتھ کا آتا ہے
کس طرح
ادھر کا موسم تو صحیح ہے تھوڑا صبح میں بارش کی طرح جب ہوا تھا جب ہم ایگزام لینے گئے تھے لیکن ابھی دھوپ نک پکھلا ہوا ہے اور بہت زیادہ گرمیی لگ رہا ہے
ادھر کا بھی موسم بھی اسی طرح ہے صبح میں تھوڑا بارش کے جیسا اندھیرا تھا لیکن ابھی کافی بیچ میں دو بہت کے سمے دھوپ نکل گیا ابھی رات کو ہوا بہتی ہے بھائی جان
ہاں ہاں متے ہی ہیں
ہاں رات کو تو ٹھیک ہی لگتی ہے
اچا ٹھنڈا ٹھنڈاتا ہے لیکنے تو ل رہتے ہیں نا اس میں پھر بھی بہت گرمی رہگتا ہے لیکن باہر جانے بہت ٹھنڈک ملتا ہے آرام سے ہوا میں بچتے ہے
جی رات کو تو اچھا مس موسم رہتا ہے دن میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے نہ بھائی جان اور بارش ہوا ہے کہ نہیں
بارش تو بت پے ہوا تھا یہی کچھ پانچ سے سات دن کے قریب لیکن ابھی بالکل نہیں ہوا ہے بارش
ابھی اب شہر میں ہے یا گاؤں میں
ابھی ہم شہر میں ہیں
تو شہر میں تو اور گرمی بڑھ گئی ہوگی گاڑی گھوڑے شور گول اور اوپر سے پیڑ پودے بھی نہیں ہے آپ کی طرف
نہیں تھے لیکن کاٹ دیے گئے سارے جس سے اور گرمی ہوگا
نہ
ہاں
آپ لگا لیجیے گا گملے میں پیڑ پودے بھائی جان
ٹھیک ہے لگا لیں جی
اور آپ کو کیا پسند ہے بھائی جان پھر میں میں
پ اس سمے میں ہم کچھ نہیں تھوڑا بیھتے ہیں اور کبھی کبھی گیم کھیل لیتے ہیں ویڈیو کے
موٹر سائیکل چل نہیں آ جاتا
ہاں چلا لیتے ہیں موٹر سائیکل ایک بار کار بھی چلائے تھے
اچھے سے چل گیا
ہاں چل گیا
موٹر سائیکل چلانا آسان ہے بھائی جان کی کار چلانا آسان
موٹر سائیکل آسان ہے لیکن کار بھی آسان ہے لیکن اس میں تھوڑا اپنے پیر پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے
تو مطلب کہ دھیرے دھیرے دبانا ہوتا ہے نا
ہاں اگر اس میں پیر پہ کنٹرول نہ رہے تو اس میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کار پہ
ا تو آپ کو سب سے آسان کیا لگتا ہاں
ہمیں تو سب سے آسان لگتا ہے بائک سے موٹر سائیکل چلانا
اچھا ایسے آپ کا کچھ پسندیدہ جگہ ہے جہاں آپ کو جانے کا من ہو
ب پسندیدہ جگہ ہے جانے کا من ابھی ہمیں وہاں پہ پرانے جگہوں پہ جو پرانے راجا مہاراجاوں کے جگہ وہاں پہ اور ایک ہے ہماچل جانے کا ملڈ
اچھا اچا برف دیکھنے کا میں نے نہ پہاڑی ہے سب
ہمیں بس میں رہنا پسند ہے گرمی میں رہن گا کوئی سمنے نہیں ہے ج
ہاں ویسے ہمیں بھی ٹھنڈا ہی پسند ہے گرمی اتنا پسند نہیں ہے کیونکہ ٹھنڈا میں زیادہ ٹھنڈ ہو تو کمبل اوڑ لیتا آدمی اور اگر گرمی میں اگر بہت زیادہ گرمی پڑ جائے تو مطلب کافی پریشانی پانی ہوتی ہے لائٹ کٹ جائے تو پھر اور دقت ہو جاتی ہے نا
ہاں
کھانا کیا کیا کھایا
ہم تو کھانا کھائے تھے چاول اور سبزی
اور خود بناائے تھے یا کوئی اور بنائے تھے
نہیں د جی بنائی تھی
آپ کو نہیں آتا ہے بنانے
آتا ہے
تو خود سے کیوں نہیں بلا
تو ہم خود سے ہم صبح میں ہی ایگزام دینے چلے گئے تھے تو کون بنایا تھا دیدی نے بن ت
ہاں ویسے آپ کو کیا کیا جاتا ہے بنانے
ہمیں آتا ہے دال چاول سبزی بھی بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں اور الگ الگ ٹائپ طریقے کے سبزی ہوتے ہیں جیسے سویابین کے پرول کہ
بھجیو بناتے
ہاں بھجے بھی بناتے ہیں
چلیےھا
بس روٹی صحیح سے نہیں بن پاتا ہے
روٹی آسان ہے اگر روٹی اگر صحیح سے نہیں بنے تو جیسے بنتا ہے اس طرح بنا لیجیے ایک بڑا کٹوری سے اس کو ڈھک دیجیے اور سائڈ کا جتنا بچ جائے گا اس کو چاقو سے کاٹ دیجیے گولر ہو جائے گا
اچا کر کے دیکھیں گے کبھی ہوتا ہے کہ نہیں
مطلب اس کو جس طرح بلاات س اس طرف بیل دیجیے گا اور جیسے ہی جب بلا ج اتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا اس پہ ایک کٹورا ڈال دیجیے گا بیچ میں اور چاروں طرف سے جت انا بچ جائے گا نا وہ سب کو کاٹ کے ہٹا دیجے گا اس کا نیکسٹ لو یہ کر دیجیے گا
ہاں آپ کو کیا کیا آتا ہے بنانا
ہم کو تو جیسے چاول آ جاتا ہے بنانے روٹی رٹی بنا لیتے ہیں کہ سے بھی اس کے ب دال بھی بنا لیتے ہیں سبزی بھی کئی طرح کا بنا لیتے ہیں بھجیا بھی بنا لیتے ہیں اور پنیر کا سبزی بھی بنا لیتے بس آپ کو ویسے مانساہاری کھانا پسند ہے یا شاکاہاری
بولے دونوں پسند
اور پنیر پسند ہے آپ کو
ہاں پنیر بھی بنا لیتے ہیں
آپ بھی بنا لیتے کیسے بناتے ہیں بتائیے نا تھوڑا
تو وہ سبزی کی طرح بناتے ہیں تو پنا اچھے سے نہیں بنا پاتے ہیں لیکن اپنے کھانے کے لیے بنا لیتے ہیں کیسے بھی
ہم تو بس بوجا و پنیر میں ہی خوش رہتے بوج کے پنیر اور کھا لیتے
نہیں تو جیسے ہم لوگ نارمل سبزی بناتے ہیں رسمی بناتے ہیں وہسم پنیر کو کیا کرتے ہیں بھس دیتے ہیں اور اس کے بعد نارمل سبزی میں سب چیز ڈال دیتے ہیں اس کے بعد جو اس کا جو پیاز اور ٹماٹر آتا ہے نا اس کو باہر نکال کے پیس لیتے ہے اس میں گریوی بنا کے ڈال دیتے ہیں نا اور اس کے بعد جب گرم ہو جاتا ہے تو اوپر سے پنیر ڈال دیتے ہیں
ہاں یہ تو سحی بولے ہوتا اور بتائیے کیا کر رہا ہے پڑھائی لکھائی ٹھیک چل رہا
ہاں آج ایگزام ختم ہوا ہے
ایک دن میں قریب کتنے دیر پڑھائی کرتے
اچھا اچھا سے ہو جاتا ہے
ہوں
کہاں ہے بھائی جان باہر ہے کیا
نہیں تھوڑا نیچے والے روڈ پہ گاڑی چلتا ہے تو کبھی کبھی آواز آ جاتا ہے
او اور بتائیے کہ دن کیسا جا رہا ہے آج کا
اچھا جا رہا ہے
ویسے اس بار بقرعید میں کہاں جانا ہے
گاؤں ہاں دو تین دن بعد جانے والے ہیں گوں
او تو پھر آئیے گا بکرعید باد نا بھائی جان
ہوں پانچ چھ دن بعد
پلان بنایا
ہم تو ابھی گھر میں ہے بھائی جان گاؤں میں بیٹھے ہوئے اور بت تءی بھائی جان اس و بقرریید میں کیا کیا پلان بنا ہے
آپ کے پیچھے سے کہ اھی آوازیں آ رہی ہے
ہاں پا ابھی ہمارےی ہے
ا تو ان کا محم نام مم آج جی وازہ یہ سب ہو رہا ہے ٹھیک ہے بھائی جان تو
ٹھیک ہے تو ہم تھوڑا دیر بعد فون کریں گے پھر
ہاں بھائی جان
ٹک چل